کیوں نہیں جلدی اٹھاتی ہو
ہاں بولو
میں نے بولا آپ نہیں جلدی اٹھاتی ہوں
ہوں
ہاں
کیا
آپ نی جلد اٹاتی ہو
میں اس کو رزا کو دیکھ رہی تھی اس کونا میں فین میں بند کیا اس
ہاں ہاں
وہی اب میں نے فین ہی بند کیا مجھے لگا اس کو ٹھنڈ لگی میں نے بند کیا فین تھڑا یہ زینو وہ ریموٹ والا ڈش تھا
اچھا ٹھیک ا وہ ٹھیک ہو پھر اس کو کیا کہے
کس کو
فین کو
میں بولی اس کو ٹھنڈ لگی میں نے بند کیا
ہاں فین کو تھا نا کچھ مسئلہ وہ مت چل رہا تھا
اپ کا
اچھا ٹھیک وہی بول رہی ہوں کچھ کرتا ہے اس کو
ہوں
اور
آپ نے کیا ہی نہیں مجھے سینڈ
میں نے کیا
کا کس پے کیا واٹس ایپ پہ اچھا ٹھیک اور سناؤ
اب یہ دس منٹ کرنے دو نا پھر کر دیکھو
ٹھیک ہے
اس کو بھی تھاپ دیتی ہو یہاں سے بھی تھاپ دیتے ہو یہ کہیں نہیں بھاگے گا
نہیں میں اس کو دی فری ہوں باریزہ کوئی نہا کچھ اور گرم کرتی ہے اس کو تھانہ نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے اوپر سے وہی دوائی نہیں بھی نہیں ہے گھر میں
اچھا ٹھیک
کل لاؤں گی میں اس کے لیے دوائی ہونی چاہیے بچوں کی پیٹ درد والی یا فیور کی دوائی گھر میں ہونی چاہیے
نہیں مجھے ہے پیٹ درد کی دوائی بھی فیور کی بھی
کیونکہ بچوں کو اچانک سے بیمار ہوتا ہے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں رگ
میں نے آج مائرہ کو نہایا ابھی
ہوں
سات آٹھ بجے میں نے اسكو نہایا
ہوں
اب میں نے بولا تھا میں فین بند ہی رکھوں گی لیکن مجھے اتنی گرمی ہو گئی اس کو اس لیے میں نے دو ہزار پیسٹ ڈالے ایک تو اس کی اور اپنی
کیا ہوا
ٹھنڈ ہے اس کو ٹھنڈ لگے گی نا
اور حو کو ایک ہی تھی اور وہ فین کے بغیر بچاری اندر سوئی ہے کچن میں ادھر اتنی گرمی ہے
ہاں یہ اس کو بچاری کو ٹھنڈ لگے گی اوپر سے فین پھی چل رہا ہے مجھے
ہوں
ہ سیر کو بھی لگتی ہے نا ٹھنڈ یہ چھوٹی ہے نا اب اس کو جلدی لگے گی اور
میں نے اصل پا اہند ٹھیک ہے
اور ضروری بات کرو نا مجھے مت خراب کرو ہے میں تھپڑ ماروں گی اب
مجھے نیند چڑھی م پتہ نہیں
باتیں مجھے پتہ ہے
الگ ہی قسم کی نین چڑھی تھی
ہوں
آپ ہی بول میں بول رہی تھی اوپر سے یہ نا چاند اس کو آڈنری بند کرو کسی رسی وسی سے وہ میں بول رہی ہوں وہ نہیں کر سکتے ہو
ہاں میں کیا بول رہی ہوں تمہیں ا شکمام کو دیکھا ہے اوپر سے کیسے ہے اس کو جمنا سیڑھیوں کو چاٹتے ہیں اس نے کس سے باندھ کیا پلائی بورڈ سے کیا ہے نا ہمیں وہ ہمیں ویسا ہی ہے ہمیں ویسا ہی کھلا ہے اوپر سے آپ جو آئی ہو میں آپ کو بولتی ہوں آپ کو کیا بولتی ہوں آپ کو آپ نے جو دیکھا ہے وہ اوپر سے کھلا ہے
میں کہا ات نے اتنا جان دیا ہے میں نے اتنا نہیں دیکھا ہے میں بول رہی ہوں بچوں کے لیے اگر کوئی گر گیا خدا نخواستہ اس لیے میں بو رہی ہوں
ہاں لیکن کوئی ای نہیں اس کو کرنا ہےاب خوش کیونکہ یہ جلدی جاتی ہے اوپر یہ آج بھی چڑھی تھی دو بار میں مائرہ کو دودھ دے رہی تھی ابھی ب بیڈ پہ شاید چھ بجے تھے
ہاں
میں مائرہ کو دودھ دے رہی تھی آ گئی ماما میں نے بولا کیا وہ میں نے بولا جاؤ دادا کے پاس دروازہ کھلا تھا میں مائرہ کو وہ دو دے رہی تھی مجھے لگا یہ اسی کے پاس گئی ہے یہ اسی کے پاس تھی
ہاں
میں نے بولا ہے ا ایشل اس نے آواز دینا مجھے لگا یہ شاید باہر ہے یا پھر اوپر ہے میں ایسی اٹھ گئی میرا کو دودھ دے رہی تھی نا میں ایسی اٹھ گئی تو جب میں نے دیکھا نہ یہ اوپر چاند پہ بیٹھی تھی چیروں کے ساتھ کھیل رہی تھی پھر میں نے ممی جی کو بولا آپ نے عشاء کو کیوں نہیں نظر رکھی آپ نے جو بولا مائیرا کو دودھ دے دو وہ رو رہی ہے اس نے بولا میں نے مجھے کہاں پتا ہے وہ کہاں ہے میر نے بولا اوپر اوپر ہے چاند پہ چڑھ گئی ہے اگر وہ گر گئی وہاں سے پھر اٹھ گئی جلد جلد میں سو گئی آپ میں قسم سے تھپڑ ماروں گی آپ کو آ پ کے زیادہ نخرے ہو گئے ہیں
ہ ہ ہ ہ
میں پھر خدا کی میں نے کروں گی فر
ذرا چھپ کر اللہ پاک کی قسم مجھے نیند دھندلا سامیں خاب دیکھ رہی تھی
دھند لا سا خواب دیکھ رہی تھی دون دو آساں یہ دماغ نہیں ہے میں بات کررہی هوں میں کیا باق رہی ہوں یہاں سے دس پھر ابھی بولنا تھا نا میں نہیں کرتی فر
اور ٹھیک ہے لیکن اتنا نہیں کرتے ہیں سو جاؤ بیٹھو
کیا بیٹھو ا بھی ٹائم ہے دماغ خراب ہے
ا ا ا
مجھے میں ٹاس خراب کروں آپ کون ہے بھائی یہ اب میں بولوں گی نا پھر غصہ آتا ہے ابھی پانچ منٹ ہے رکو آپ چھ منٹ چ چھٹوا چل رہا ہے اٹھو پانی پھینکو فیس پے ٹھنڈا پانی
ہم ورت رکھیں
اب میں خدا کی قسم سب کو بولوں گی اس کے ساتھ بات کروں میں کل گروپ میں ڈالوں گی
اچھا ٹھیک ہے ڈالو تو میں تو کسی کے ساتھ کرتی نہیں ہوں مجھے چھٹتی نہیں ہے کرنے کی
ہاں بیٹھ کے کرتی ہو پھر بولتی ہو
اسم پلیز بولو اور کچھ بولنا ہے آپ کو
ہاں اب ہو جاؤ گی آپ تھوڑی سی نہیں فریش لڑائی کے موڑ میں آپ آ گئی آپ آپ کو نیند بھی نہیں چڑھے گی نیند نیند ہو گئی غائب آپ کو انسک نہا رہا تھا وہاں پہ اس میں نا پول میں عورتے تعین آپ نے وہ ویڈیو دیکھا انس کا
ہاں
آپ کو کس نے سینڈ کیا
مجھے بتا گئی ہے گھر اور
اس نے کہ ایسا ابراہیم کا بھی وہ جوس بھی رہا تھا پانی میں اور تھا وہ ٹپ میں پانی ڈال رہے تھے وہ نا بات ٹب تھا اس میں
ہم کریں گے نہ پرسوں سارے ادھر
آپ کرنا میں نہیں کر سکتے
اچھا تو آپ کو کیا ہے
آپ پتہ ہے نا آپ کو سمجھ آیا ہوگا
اچھا ابھی تو بس میں نے کھلے عام بولا مجھے کیا ہے
تو کیا ہو گیا دماغ نہیں ہے پھلے ہی بول کے رکھا تھا
نہیں میں نہیں بھی بولا نہ اور
ہاں ابھی ٹھیک ہے ہوں
ہاں ہاں ہے پاگل بیوقوف احمق بولو کتنا بول رہا ہے آج میں فرسٹ ٹائم اتنے ٹائم تک جاگی ہوں
ورنہ کتنا
دیکھو کتنے بج گئے ہیں خدا کی قسم ایک بج گئے ہیں میں سوتی ہوں بارہ بجے تک میں ساڑھے گیارہ تک سو جاتی ہوں
اور وہ کتنے بجے سوتی ہو
میں سوتی ہوں ساڑھے گیارہ بجے سرا کر آپ سیدھیے بہت دو منٹ نخرے ہو گئے ہیں
اور دس بجے کھانا کھاتے ہو
نہیں ہاں کھاتے ہے ناؤ بجے اور پاگل عورت خراب کرتی ہے سارا ام
بچہ اوہو وہ ڈر گیا
وہ یا تمہاری بیٹی ڈر گئی ہوگی اور تمہاری سانس بیچاری تمہارے ہنسنے سے ان بچاروں کو نیند کرنی دو نا تمہیں سیکھاتا ہے
ہوں
چلاتی ہو رات کو بھی نیند نہیں ہے تمہیں شوق نہیں ہے چلاتی رہتی ہو ابھی ام کتنے سیکنڈ سے کب ختم ہو جائیں گے اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
میں ٹھیک ہوں
آپ نے کیا بنایا تھا سبزی وغیرہ کچھ
ہا ہمیں تھا یہ ساگ اور چکن
ایک ساتھ میں
ہاں
سا ایک ساتھ پکایا تھا دونوں
ہاں
اچھا اچھا
اور مرچی کے بغیر اور نمک کے بغیر
ماسب
مطلب وہ بیمار کے لیے نا جو ممی جی ہیں اس کو شوگر ہے نا وہ نہیں کھاتے یہ مرچی والا
اچھا
نا نمک والا کھاتی ہے
اس کو کریٹین تھا
ہاں
اتنا
تھا نہیں ہے
کتنا